سلح
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی وعلیکم السلام جی جناب خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ اللہ کا شکرے کی خیریت ہیں آپ سناؤ سب کیریس سے ہو
جی جی اللہ کا فضل ہے ہم بھی خیریت سے ہیں اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں جناب
جی ہاں اللہ کا شکر ہے کہ سب کی و سے ہیں والدین والد سب کی لی ہیں
چلیے بڑھیا حال حیرت سے ہونی چاہیے جناب اور بتائیں جناب کھانا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہاں ناشتہ وغیرہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ ناشتہ وغیرہ بھی ہو گیا
چلیے بڑھیا اور موسم
موسم موسم بھی اچھا ہے اور
چل
ک مطل گھر کا کانا بڑا لگ رہا ہے یااہر کا کانا بڑا لگ رہا ہے آپ کو
اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم کو تو بھائی گھر کا کھانا ہی زیادہ پسند ہے
گھر کے کھانے کا جو سواد ہوتا ہے وہ آپ ملتا بھی نہیں گھر والے کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر جو سواد
بالکل بالکل صحیح بات جی گھر کا کانا بہت ہی لذیذ بہت ہی عمدہ ہوتا ہے گرم
جی
جی اور ذائقے دار ذائقے میں کیا بات کہی جائےی اللہ کا شکر ہے بہت ہی مزہ آتا ہے
جی
ہاں ٹھیک گھر کے کھانے جو ہیں
م باہر کے کھانے میں کیا تیل ویل یہ ہوتا باہر کاکھانا بھی اچھا لگتا نہیں ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے باہر کے کھانے میں کیا جناب کہ زیادہ تیل مسالحے زیادہ ہوتے ہیں پھر کیا ہے کہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے ہمارے کیا کہتے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے ہم تو مزے مزے میں کھا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں تیل والے کھانے کو لیکن کیا ہے کہ پھر وہ بعد میں جا کے جا کے نقصان بہت زیادہ کرتے
بے شک بےشک وہی تو باہر کے کھانے میں آپ پرھ سواد بھی نہیں ملتا اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ بھی مطلب صحیح استعمال نہیں ہوتا وہ ایک تیل کو مطلب دو تین بار یوز کر لیتے ہیں ایک مہینے تک کر لیتے کبھی کبھی اس کے اندر میں کر کے اس لیے جو گھر کا جو گھر کا کھانا ہوتا ہے نا گھر کے کھانے کی تو بات ہی کچھ اور الگ ہوتی ہے اس میں جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے پرکار کے استعمال ہوتے ہیں اللہ کا شگر ہے کہ جو مسالحے بھی اچھے ہوتے ہیں اور جو تیل بھی اچھا ہوتا ہے ج سے اپن کو جو مطلب جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے گھر کے کھانے کا ا باہر کے کھانے والے تو کیا ہے وہ تو مطلب ان کو تو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے ان کو جو سواستھ سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا
بالکل بالکل جی جی جی جی جی یہاں پیسے لینا ہے جی کھانے کھانے میں مطلب کہ کچھ بھی دے دو اسے اس سے اس کو غرض نہیں ہوتا جی جی صحیح بات سیل کرنا جی جی صحیح بات ہے سر وہ سوچتا کہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو ہم کو زیادہ منافع ہو جی جی بالکل حیح بات ہے لیکن ہم ل دیکھیے جناب غلط لطی ہماری ہے نا ہماری ہمب لوگوں کی غلط ہے کہ ہم مطلب کہ خاص کر کے اگر ایک مرتبہ اگر ہم کو ذائقہ کہ مطلب کہ ذائقہ تو نہیں مزہ آ گیا تو باہر کے کھانے پہ دوڑتے ہیں پھر گھر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم غلطی تو ہماری ہے نا جناب کیونکہ ہم لوگ تو ہم جی جی ہم گریز کریں ہم جی اس سے تو ہم کو گریز کرنا ہوگا نا کہ ہم اس سے پرہیز کریں کہ باہر کے کھانے نہ کھائیں کیونکہ باہر کے کھانے لوگ نقصان دہ ہے ارے گھر کے کھانے کی بات ہی کیا ہے جناب گھر کا کھانا جس کو پسند نہیں آئے ہاں وہ بھی کوئی انسان ہے گھر کا کھانا اتنے ذائقے دار اور مزیدار
جی وہی تو گھر کے کھانے کا تو کیا ہوتا ہے مطلب الحمد للہ آپ نے صحی فرمایا کہ مطلب گھر کا کھا ہوتا ہے وہ تو جیسے کہ چار پانچ ممبر تو اس کے حساب سے بنتا اچھا ملتا ہے اب جو باہر کے ہوتے ہیں جو ہوٹل پہ تو ان کو تو اس سے مطلب نہیں کہ ک کا بن رہا ہے کھانا کیونکہ ان کا تو بنانا ہے مطلب ان کو سیل کرنی ہے تو وہ سیل کے حساب سے مطلب زیادہ اچھا مسالے کا تو استعمال کر گے نہیں ان کو ان کو تو بس بیچنا ہے اب جو گھر پہ پھر تو اپنے جو فکس آدمی کو بنتا جیے پانچ آدمی تو پانچ آدمی کا کھانا بنے گا تو وہ اچھا بنے گا ا وہ ہوٹلوں کے اوپر تھوڑی ایسے کہ پانچ آدمی کا بنے گا یا چھ آدمی کا وہ تو بگونا بور کے بنا دے گے اور ان کو سیو کر دیں گے بس ان کو بیچنا ہے اور بیچ سے پیسے کمانا ہے جیسے ٹرینوں کے اندر آ تاہے نا کھانا وہ بھی مطلب سواد تو آتا ہی نہیں اس کے اندر بس وہ تو فارمیلٹی ہے
جی جی بالکل بالکل جناب بالکل بالکل آپ ررست فرما رہے ہیں ن
الحمد للہ اللہ کا شکر جو مطلب گھر کا کھانا کھانے کی جو
جی جی بالکل صحیح بات ہے ہم کو دیکھیے جناب گھر کا ہی کھانا ہم کو زیادہ پسند ہے
جی
تو ہے ہاں اور کیا ہے کہ دیکھیے گھر کے کھانے یہ لوگوں کو پسند کرنی چاہیے کیونکہ اس میں صحت ہے تندرستی ہے ہاں یہ بات ہے اور اس کیا کہ جب بھی ہم اگر باہر کا سفر کرتے ہیں تو تب بھی مطلب کہ گھر کا ہی کھانا مطلب کہ پیک کر کے لے کے جاتے ہیں جی گھر کے کھانے لے جاتے ہیں سفر میں یہاں تک کہ یہاں تک کہ جناب پانی وغیرہ بھی مطلب کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی اگر گھر کے ہیے جاتے پانی تو خیر مطلب کہ یہ کیا کہتے ہیں سیل بوتل ہوتا ہے صاف ہی ہوتا ہے صاف ہی ہوتا ہے ہاں بسلری جو ہے یہ برانڈیڈ کمپنی کا جی جی جی ہاں لیکن کھانے کی جو بات ہے کیا کبھی بھی ہم ٹرین میں کھانا نہیں کھاتے جناب اور بس سے بھی اگر سفر کرتے ہیں جیسے اب وہ بہار سے جے پور وغیرہ کا یا اور کسی شہر کا تو ہم مطلب کہ پوری بس میں ہم کہیں نہیں کاتے یہاں تک کہ ڈھابا پہ ہم نہیں کاتے ہیں گھر کا لاتے ہیں وہی کھاتے ہیں یا اگر گھر کا نہیں یا اگر گھر کا نہیں لاتے ہیں تو مطلب کچھ بھی پانی وغیرہ تھوڑا بہت ملب نمکین وغیرہ کھا لیتے جو پیک رہتا ہاں جی یہ معمول ہے ہمارا جی
کھانا ہوتا ہے تو اس سے اپنا جو پیڑ بھی بھر جاتا ہے اور اپنے اس کھانے سے لگتا بھی اپنے کھانا ہو اب جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ اپن کو لگتا بھی نہیں ہے اور اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا اور اپن کو جو بیماری اور ہو جاتی ہے کبھی کبھی ن مطلب پیٹ دکھان لگ جاتا ہے کبھی الٹی ہوتی ہے کبھی بخار آ جاتا ہے مطلب بہت ساری جو باہر کے کھانے سے وہ ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو کھانا بناتے ہیں وہ پتتا نہیں کس طرح بناتے ہیں وہ کھانا ان کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ اس کو اپن کو نہیں پتا کہ کیسے بناتے ہیں اس لیے اپن کو جتنا ہو سکے جو گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے گھر کھانے سے اپن کو جو مطلب بیمار بھی نہیں ہوتے اور اچھی تندرستی رہتی ہے گھر کے
بالکل بالکل درست فرما آپ جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ یہی ہے جناب کہ مطلب کہ گھر کے کھانے میں بہت ذائقے ذائقہ ہوتا ہے خاص کر کے دیکھیے ہمارے گھر کے بچوں سب کو لت لگ جاتی ہے باہر کے کھانے کا اس کو مطلب کہ سمجھائیں کہ مطلب کہ بھائی تم اس کو کھا کے بیمار پڑ جاؤ گے مزے مزہ تو آتا ہے لیکن بیمار پڑ جاؤ پھر پیٹ میں درد سینے میں درد شرع ہو جائے گا پھر کوئی فائدہ ہے نہیں جی یہ ساری چیزیں
وہی تو اس لیے گھر کا کھانا ہی کھانااہیے اور جیسے کہ آپ دال کھاتے جو مطلب جو ڈھابوں ملتی ہے وہ تو دال ملتی ہے بٹ وہ جو پانی والی ملتی ت اسر پانی
بالکل بالکل صحی بات ہے جی
ایک بار گئے تھے ہم ایسے سفر پہ جو مطلب ہم نے لیا تھا اسٹیشن کے باہر سے ایک ڈھابہ تھا مطلب جو سواد بھی نہیں تھی اور فالتو میں جو مطلب سو روپئے گئے اور سواد بھی نہیں ملا اس سے مطلب پھیک کسی کی دال ملتی ہے اور ٹھنڈی اور ملتی ت جو مطلب خواد کے لائق بھی نہیں ہے اس کو ایک کھانا بھی نہیں چاہیے اس سے اچھا آپ گھر تک گھروں لے جاؤ گھر کے جیسے کہ آلو آلو کے آتے ہیں نا جو سوکھے آلو آتے ہیں گودوا والی سبزی آلو چپس کے ٹائپ کی وہ لے جاؤ وہ صحیح ہے خراب بھی نہیں ہوتے آپ سردیوں کے اندر چلو گیلی سبزی نہیں لے جا سکتے کوئی دقت نہیں سوگی
ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب اور خاص کر کے دیکھیے اگر لمبا سفر ہو تو اے سی والے بوگی میں سفر کرنی چاہیے دیکھیے اس میں کیا ہے کہ آپ کا کھانا خراب بھی نہیں ہوگا جناب اے سی والے میں رہتے ہیں تو ہاں کھانا خراب بھی نہیں ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں اے سی والے بوگی میں سفر کرتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے مطلب کہ سمجھیے کہ سلیپر ہوا سلیپر والے بوگی کو سلیپر والے بوگی کو بھی جنڈل بنا کے رکھا ہوا ہے
ج اور سلیپر کا رینوں کے اندر بھی کھانا ملتا ہے تو تھوڑا بہت اچھا رہتا ہے وہ مطلب زیادہ اچھا رہتا نہیں ہے ٹائم اس ہوتا ہے اس کھے سے تھوڑا بہت پیٹ بھر جاتا ہے ورن گھر کے کھانے سے ہی بھرھتا ہے پیٹ تو الحمد للہ مطلب باہ کھانے سے تو نکل
جی بالکل بالکل صحیح ہے انسان کو دیکھیے ح ال امکان کوشش کرنی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے مطلب کہ باہر کے کھانے ہم نہیں کھائیں جہاں تک کوشش کریں کہ کہ مطلب کہ ہم گھر کا کھانا ہی استعمال کریں کیونکہ گھر کے کھانے میں بہت ہی مطلب کہ ذائقہ بھی ہوتا ہے اور کیا کہ لذیذ بھی ہوتا ہے اس سے ہم کو طاقت ملتی ہے ہاں آدے کے سموس سے وغیرہ یہ جو تیل میں جو مطلب فراہائے ہوتے ہے یہ ساری چیزیں سمجھیے بالکل نقصان دہ بالکل نقصان دہ ہمارے جسم کے لیے جی
نقصان دائک بھی ہوتا ہے یہ مطلب چٹپٹی چی جو ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تیل کی ماترا ہوتی ہے باہر کے کھانے کے کل وہ تیل اتنا زیادہ ڈالتے کہ مطلب کیا بتا ہے گر تل کم ڈالینا ب صحیح ہے
بالکل بالکل ب جناب بہت مطلب یہ سمجھیے کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر باہر کے کوئی کچھ بھی کھا لی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے الٹیاں الٹی وغیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دس وغیرہ ساری چیز مطلب کہ لگ جاتی کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جی کیونکہ دیکھیے وہاں پہ کھانے وغیرہ جو بنتے ہیں پھر کیائے کہ باہر میں ہی رکھ دیتے ہیں اس کو ڈھانکتے نہیں عام طور پہ
وہی تو اس کے اندر جو کچرا ہو جاتا ہے مطلب بہت ساری
اور میں ب
جیسے کہ مکا گر جاتی ہیں کیڑے مکوڑے گر جاتے ہیں اگر ت کو ڈٹک کر رہیں گے تو کانا بھی صحیح رہے گا سیف رہے گا اور اپن کو بھی اچھا رہے گا اپنے کو فائدہ ہوگا اس کے الحمد للہ اور آپ سے بات کر کے مطلب جو آپ نے ہم نے بتایا ہی پہ ہم اس پر پابندی کریں گے اور ہم اس پر بھی عمل
جی جی انشاء اللہ جی ضرور ضرور ضرور عمل ہونی چاہیے عمل ان شاء اللہ ہم بھی کریں گے اور اپنے گھر کے گھر کے مطلب کہ کیا کہتے ہیں افراد کو بھی سمجا کیا کہتے ہیں اس کی ترغیب دے کے وہ بھی باہر کے کھانے کم استعمال کریں ہاں ایمرجنسی وغیرہ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے ہے کہ نہیں جی جی
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی انشاء اللہ ہمیں بھی آپ سے بات کیکہ بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگئی خدا حافظ